حال خوشا ندی بھائی جان خوشاندین بھائی جان
ام م الدین ام الدین بھائی یہ کھانا پنا ہو گیا کیا آپ کا
جی ہضور
بڑے جلدی فری ہوئے آ
کھا لیے ہم نہ کھانا اب کریں گے آپ سے گپتگو
جلدی فری ہو گیا جو دس بجے تو اپن دونوں گفتگپ کر رہے تھے جہاں تک تو
ہاں یار خالی ہے بارہ بج گئی بجرے والی ہے زندگی کی اور گڑی میں بھی دونوں میں بھی ہ ہ ہوں
بڑی اس مزاج نظر آ رہی ہو
ہاں شکر ہے اللہ کا
مطلب وہ ابھی جان کچھ اسپیشلی کھلایا کیا بریانی میں بنائی کیایار
جانی آ
کیسے بٹا وٹن
مٹن مٹن تو نہیں کا
پھر اتنی کچشبچار نظر آ رہی ب ک اسپیشلی بنایا ہوگا
ا رائتا کھایا بندی کا اور دال ہے تور کی اور وہ ہے روٹی
ہاںگائے تو میں نے بھی بنایا تھا کیکہ ہاں وہ تو آ رہای ہے اب عید پہ بنے بنائیں گے بکا
بیٹیں گے عید کو
پرسوں آگے کیا ہے اگر کل چارد دکھ گیا تو اللہ کی مہربانی سے تو اڑسوٹاس کو نظر نہیں آیا تو پھر نرسوں کونئیں گے اور کیا
ہوں بےحد عمدہ دن ہے
ہاں
ہوں مہربانی ہے اوپروا لے کے اور کیا اور سنا ہوا چان کا لے کھانا ہو نا
ہاں بس کمپلیٹ ہو گئے سب
کیا کیا بنایا بھابی جان نے
کیا بنایا تھا وہی رائےتا ہماری تھا مگڑی کی سبزی تھی اس لیے س نہیںجب میں نے رائے تو بنو لیا م گ نہیںائے تو بنا د اٹ کیا
کیا کرے کیا بنائے روزانہ ڈیلی وہی لوکی کدور بین پلییر پلییر
ابہار کی اوج عا رہی ہے چنندہ کچھ سبزیاں تو گرمی میں آتی ہیں
ہاں
پرمی ماتا بھی کیا ہے
سردیوں میں اچھا رہتا ہے ابھی تو کھانا بات ہے نہیں ہے یار گرمی میں تو اچھا ہی نہیں ہوتی من م آر گیا بی بھی میر نے من مار کے کھایا کھانا
پلے ج تو ام کیا چاس اس سے کیالتاح تو پتاہ نہیں میرے کو چاس بھی اچھی نہیں لگتا
ہ ایسے اب دھیرے دھیرے ہر چیز میں ملاوٹ آنے لگتی میں تو چا سے کہا ہوں ایسے
نہیں اور سال تو میں بھی کا لیتا پر اس سال پتا نہیں آہستہ آہستہ جیسے من بھر گیا ہو
ہوں
ویسے ہیں
اب تو سب نے میں گریا ہے جو تھوڑی ٹھنڈا ہی آ ہے
ابھی تواں مانسون تو پچیس جون تک بول رہا نہیں
ہ دیکھو اب میں نے دیکھا تھابھی نیٹ پہ جو گروار اور شکروار کا آندھییر طوفان بتا رہا ہے اور تھوڑا موسم بھی ٹھنڈا ہو جائے گا دو دو دن کے لیے
پھر تو یہ نوتا پا بگڑ جائے گا پھربھی نو
نوتفا میں ہی آتا ہے وہ دو دن کا اندھڑا رہتا ہے اس میں نو دن میں ابھی بتا رہا تھا یہ گرووار شکروار کا
اس گروار شکروار کوئی
کیونکہ اس میں کیا ب یہ آج بتا رہا ہے نا چوالیس پینتالیس ڈگری اس میں بتا رہا تھا بتیس تینتیس ڈگری مطلب دس پرسینٹ مطلب وہ کم ہو ج
جس گروار تک تو گیا چار پانچ دن ہی ہوں گے نوتا پ گ لاسٹ منا چاہتے س
لاسٹ میں تو واپس گرمی پڑے گی پھر
پھر وہی تو دقت رہے گی ہو نا پلے پڑلے لاسٹ میں کم کر دیتی تو آات بڑھیا رہتا
ایسے ہے یار چرم پر ہے د بنکر
ہاں گرمی تو اپنا کر برپ رہ یہ سب
کیا کرے ارے پنکھے میں تو پنکھا تو بےیکار ہے تو وہ وہ گرم ہوا کھینچتا ہے گرم ہوا یہ چھوڑتا ہے گرم گرم ہوا دیتا ہے
بھائی جانے تو اسی لگا رکھا ہوگا
میں اپن غریب نواز کے کہاں پہ
ارے ارے کیا یار غریب یار اللہ کی مہربانی ہے تمہاری تو یار
آ گ رحمت بڑھے گی تو ایسے بھی لگےا بھائی
باہر دیکھو خدا کی رحمت برسی اس لیے ٹائل ول ہو کے چمچما رہی ہے سب
ا وہ تو ضروری تھا یار سب لگ کے لیے ارے اے سی کہاں چلے گا اے سی تو بہت صیید رہتا نہیں یارک طبعتبت خراب جاتی ایسے ایے اب اپنے نکھٹائے گا ایسے ج ہ
لیکن پھر بھی جس پرکار گرمی پڑ رہی ہے جس پرک تو کولر پنکھے تو ہوا ہی نہیں رہتی
ہاں آپ کیا کریں لیں گے دیک ایک مہینہ تو نکل نکالتے ہی ہیں سب نکالتے ہیں اپن بھی نکال رہ ہیں
بڑے گا وہاں جانا بھی
جانا ہے یار کچھ کرنے کے لیے کوئی گرمی پڑنی پڑے گی اور
ہ وہاں سے جو ایک دن توڑی ہے دو چار دن کا مع پھر مین تو نہیں ہے نا ایک بجے تو وہاں سے فری ہویں گے
ہاں
اب ایک ج فری ہوگیا اب جتنا بھی دور رہے گا وہ تو اٹھائیس پرسینٹ رہے گا تو پتا چلے گا آدھا پون گھنٹہ تو نارمل کر کے آنے کا لگے گا ایے ہی تو وہ پونے دو بج جائے گی
ہاں تو مطلب کل جائے گا
نہیں نہیں نہیں تیس کو جاؤں گا
اسیس کو جائے گا اور کب آئے گا پھر
اکتیس ایک کو تو کوٹ وہاں پہ اس کے بعد پھر وہاں سے ہم تھوڑا باہر جائیں گے تو دیکھو سات آٹھ ہو جائے پانچ کے تو بعد ہی ہے
اچھا بھابھی جان بھی جائے گی مطلب
نہیں نہیں نہیں میں ہی جاؤں گا
اکلاا
اور کیا ہے اس گمی بیگوں کو ل جائے گ کیا کریں گے میں رہی کت کرپ
ان بڑے
ا میر ایک جام ہے نا چکر یہ ہے نا ہاں وہ نہ ایک کو تو سالس پروگرام تھا جامنےے ہو کا وہاں جاتے ہیں اب ادھر پیپر آ گیا تو کیسے جائے گا
ابھی جو شادی ہوئی تھی ڈڑ سالسب ب آ
ہاں ابھی کیا دو ہزار توس م ہوئیتی تس چس چوس ت سر چوس ہاں چوبیس میں تھی دو سال ہو گئے
پرریس تھینک یو
کیوں دوز تو سال ہوئے چوبس میں بھی تھی چھبیس ہو ہے دو سال ہے دو سال میں ان کے بچہ ہوئے ہے
بچا ہو گیا
آؤ جامن کے پروگرا آ
اچھا جامن ہے گ ایمن میں وہ رہتا ہے نا بیچ میں
بیبساور
ہاں جو بھی رہتے ہیں وہ
وہ نہیں جامنےے کا پروگرام ایک ب لیک ایک میرے پیپر ہے ہ ایک کو میرے پیپر ہے
بڑھیا دینا بچےٹ بور کیا
کیسے جاؤں مار جؤ
جل جانا وہ ج جائے گی بھابھی جی کی ان کے تو بہن کا پروگرام
جو وہ اکلے کیسے جائے گی نہیں نہیں سمجھتے ہیں سب یار کی
سہسروا لے آئیں گے نا کمر صاحب تو نہیں آئے چلے صاحبے جی جیسےی دنیا
نہیں ان کو پتا ہے میں نے بتا دیا تھا بائی میرے تو پیپر ہی ایک تاریخ
پھر اب
کیونکہ ان کے جی ایڈ سی کی بھی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے انیں پیپروں میں
ہوں
میرے بھی تو اس کے خود کی جییر ج ہی نہیں آئیں گی ادھر تو ادھر میں بھی نہیں آؤں گا تو پھر ہو جائے گی نا بار برابر
ہاں بڑے چو گیا سےار کہاں رہتے ہیں جو
نہیں پڑھائی تو ہے نا تو پاس میں
بلا ہے تھا
ہ
اچھا ادھر انتا کے پاس پلایا تھا
ہاں
ا وہ ہے میں تو یار بل ہے تھا تو
نہ م میں کون تمہارے پاس ہی رہ تمہارے پڑوسی کون ہے بینو بینو اس کی موسی بھی تمیں
ہاں
انوں نے کروایا تھا انہوں نے بتایا تھا ان کا ر بس
ہاں بڑے یہی ہے ان کے جگہ جگہ سے رشتے دار ہے ج گاؤں میں
نہیں لیکن ما دن کا پھر گیا رن سن میں بول چ چل میں
ہاں وہ تو یہس ہے بھیا تھا
کیونکہ ان کی سوچ ان کا رہن سہن بہت ہی نیچے گرا ہوا ہے ان کا سبھی طریقہ ہے
ہاں تو وہ رشتے دار تو ہیں ان کے جگہ جگہ رہے رشتے دار ان کے ابھی اوودیش کا انہوں نے کرایا رگو کا انہوں نے کرایا برجو کا انہوں نے کرایا رناا کا انہوں نے کرایا یہ مطلب جانے کتنے کروا چکی یہ مین تو بڑھیا ہے مطلب
ب بکام سم
ہوں
ہاں بائی جان پچانی
آ ہ
جان پہچان اچھیے
ہاں پہچان تو رہے گ ار نگا کراننے مار تو آےل ان کو
ہاں سج باز کر لیتے ہیں ادھر ادھر کر کے یہ لوگ
ہاں تو انڈے گ کڑ گیاد رے یار
کیا بات ہے تو آملیٹ بنوا دے شام کو
ہاں وچار تو یہ ہے کیا وہ جو انڈے کی وہ بنتی ہے نا وہ کیا مان وہ سوک سو کی س سبی بنتی ہے نا وہ مست لگتی ہے یار مست مسالے دار ہے ایک دم وہ جیس بھنڈی ب تے ہیں نا ویسے انڈے کی بنتی ہیں نا
ویس پڑھا میں تو جیاا تو انڈا گی کھاتا ہوں جول کی بک آلو کی سب بنتی ویسے انڈا گی بنتی ہے وہ مست لگتی ہے ارام تو سب سے شاندار
آملیٹ تو یار ابھی کیا ہے گرمی میں ایک نقصان نقصان کٹ جائے جانتا ہے ابھی جو جانتا ہے میرا پیٹ اور میرا دماغ کیسا رہتا ہے
وہ تو صحی ہے میرے توب گرمی میں طبیعت خراب ہو گئی تھی بیچ میں جب تو میں مطلب ہے نا چاچ روٹی دال روٹی کھ رہا تھا پھر کیوں ہوتا پتے
ہوں میں تو گیا بیچ بیچ میں م ٹیک آ جاتی ہے تیرے کو تو پتاہ ہے وہ چیز ہ م تو یار وہ موٹا موٹا وہ ہو گیا وہ کتا ت جنیچ
اس لیے تو میں بھی جم نہیں نہیں جاتا پوری گرمی کی اس میں ساؤ میں اونلی دو ہی بار جم ل گیا جم نہیں ل گیا میں
ہ
یہ ول تو مکمل ہو گئی اگلی کرتا ہوں میں
ہاں خدا حافظ بھائی جان
دفظ